ہلو
وعلیکم السلام
اللام علیکم
ترما
جی بڑھیا ہے آپ بتائیے خیریت سے ہیں آپ خیریت سے
جی ہم کہہ رہے اور آپ بتائیں آپ کے خاندان میں جب کیسے ہیںپ
جی خدا کی رحمت ہے ہمارے خاندان میں بھی سب کہری اے ہیں
اللہ کی میں ہمیشہ بن رکھے سب بن ہی رہے آپ ای ہمیشہ کہ دت سے رہو
بنی رہے یہی ہم بھی شکر گزار کرتے ہیں خدا کا
جی اور بتائیں آپ آپ کے خاندان میں سب کیسے ہیں
جی ہمارے خاندان میں سب خھییریت تھے ہیں امی ابو پپی سب خیریت تھے ہیں دادی دادو تائی تایا سب خھیریت تھے اور بتائیے کیا کیا شوق فرماتی ہیں آپ کیا کیا کھانا اچھا لگتا ہے آپ کو
ک ہمیں مائ بحت پسند ہے
جی آپ کو میگی بےحد پسند ہے اور کھانے میں کیا کیا پسند کرتی ہیں آپ
جی ہمیں چوولے چاول پنیر چاول اور ویج رائتا بھی بےحد پسند ہے جی ہمیں گول گپ پہ سب سے زیادہ پسند ہے
چاول ہی چاول بھی حتے سب سے زیادہ پسند ہے بیج رائے
جی ہمیں گولڈ کپہ سب سے زیادہ پسند ہے
گول گپے بھی پسند ہے گول گپے تو کسی کو پسند نہیں ہوتے محترما لڑکی کیک جان ہوتی ہے بول ہو میں تو
لیکن پھر بھی آج کل لڑکیاں موموز زیادہ پسند کرتی ہیں لیکن ہمیں وہ زیادہ اچھیے نہیں لگتی ایک بار کو ہم اسم والے کھا سکتے ہیں لیکن وہ اور باقی کیا آتے ہیں نا کھا سک
وہ اچھے نہیں لگتے آپ کو ہے نا
جی بالکل اور بتائیں آپ
انی اپنی پسند ہے اللہ سب کو الگ الگ پسند سے نواز کا ہے
جی بالکل
اور بتائیں آپ آپ کیا کر رہی ہیں
ہماری نقل کیوں کرتی ہیں
ا جی ہم نقل نہیں کرتے اللہ کی رحمت ہے نقل ہو ہی جاتی ہے ہم تو فی الحال ابھی بستر کر رہے ہیں
اچھا اور بتائیں آپ کیا س وقت فرماتی ہیں
جی ہمیں تو کری پسند ہے اور ہمیں بھی بیج رائ کا بےحد پسند ہے
اچھا
اپنے اپنے الگ شوق ہے ای لیسٹ سانبر پسند ہے ڈوسا بہت پسند ہے لاجواب لذیذ لگتا ہے ہمیں
جی ہمیں اڈلی سانورر بےحد پسند ہے لیکن ڈوسا اچھا لگتا ہے کھا لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ اڈلی سانور کے برابر پسند ہے ہمارے آپ ہی نے کل ہی بنائے تھے ہم نے بہت کھائے تھے
اچھا ہے آپ کے یہ بھی بنا دیتی ہے ہماریے بھی نہیں بناتی ہے تو ہم سے چھوٹی لیکن بنانا کچھ نہیں آتا ان کو پتا نہیں کیوں یا ہو سکتا ہے کہ وہ بنانا کھودنا سیکھ رہی ہ
جی ہمیں اور ہماری آپ ہی کو سب کچھ بنانا آتا ہے ہمارے ہاتھ کا کھانا تو گھر میں سب اتنا اچھا مطلب لگتا ہے کہ سب انگلیاں چاٹتے ہیں اور پت پرسوں کے دن میں نے پنیر کی سبزی بنائی تھی ساری پنیر میری آپ ہی کو میرے امی ابو کو بےحد پسند آئی
اچھا آپ شاہی پنیر بنا لیتی ہیں
جی ہم شاہی پنیر بھی بنا لیتے ہیں ہم مٹر پنیر بھی بنا لیتے ہیں ہم ہم نے پالک پنیر بھی بنا لیتے ہیں ہمیں بہت کچھ اور ہم تو ہم بنا لیتے ہمیںت
جی آپ میں ریسیپی بتائیں گے شاہی پنیر کی
جی وہ نا بہت لمبی ہو جائے گی ہم آپ کے پاس آئیں گے نا تب آپ کو بیٹھ کے سب کچھ سمجھا کہ
جی کچھ زیادہ ہی لمبی ہو جائے گی اسی لیے نہیں آپ بتا پا رہے کوئی بات نہیں خیرتپم کی ریسیپی بتا دو آپ ہمیں
وہ ایسا ہوتا ہے ہم نا ایسے سوجی لیتے ہیں
مس کہئی مات کاکہاری
کیا جی وہ نا سوزی کے ہوتے ہیں اس میں اس میں سبزیاں کاٹ کے ڈالتے ہیں اس میں سارے مسالے ڈالتے ہیں اور اس کو نا تھوڑی دیر کے لیے بوا کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد وہ پھولتا ہے پھر تے پہ ہے جیسے چیلے بناتے ہیں نا اس طریقے سے بنا لیتے ہیں
اچھا ہے اچھ بہ لگ رہا ہے آ کو کچت زیادہ ہے اچھے طریقے سے آتا ہے آپ نے رس بھی تو اتنے شاندار طریقے سے بتائی ہوں
تو آپ کو اپنے ہاتھوں سے پکا کے کھلائیں گے آپ کو تب ریسیپی سمجھ آئے گی ابھی آپ کو ایسیے سمجھ نہیں آئے گی
جی جہنصیب زہنا ج ہم تو چاہتے ہیں خدایا آپ کو ہمارے پاس جلدی بھیجے تاکہ ہمیں بھی سیکھیں ہم بھی سیکھیں آپ سے ریسیپی ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے صاحب پنیر کی ریسیپی سیکھ کیسے بنتا ہے ہمیں تو آج تک بنایا بھی نہیں ہے
آپ کو ضرور بتائیں گے آنا آپ ک بھی ہمارے شر ہم آپ کو کھلائیں گے بھی
جی بالکل آپ کے شہر آئے گے آپ سے سیکھیں گے تبھی تو پت چلے گا یہ آپ کیسے بناتی ہیں کتنا پسند کرتی ہیں آپ شاہی پنیر آپ کو
جی پتہ ہی نہیں لگتا تو ہم اتنا للیذ ہم اتنا سوری ہمیں معاف کریں ہم اتنا لذیذ بناتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا شاہی پنیر ہمیں سن کرتا ہے یہاں ہم اس کو ہم جب بھی بناتے ہیں بے حد اچھ اچھا بنات ہیں سارے لوگ انگلیاں چاٹتے ہیں
جی ہم نے تو سنا تھا آپ کو پنیر اچ کہا ہے نہیں لگتا
جی ہمیں پہلے اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اب ہمیں بے حد اچھا لگتا ہے پنیر اور جو مطلب مٹر پنیر کی سب جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ میں چاول دو ہمیں بے حد پسند ہے اور بتائیں آپ محترمہ آپ کیا کیا سوق فرماتی ہیں ہلو ہیلو
ہے آف خدا پ رحمد بخشے آپ کی ساری خواہشوں کو پورا کرے خدا
اور آپ بتائیں آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں
جی ہاں میں شہ سفر کرنا بے حد پسند ہے
اچھا اور آپ اور آپ کی آج کی روزمرہ کی زندگی میں کیا ہوا تھا
آج کل روزمرہ کا تو یہی رہا جی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے جاگنے میں
اچھا ایسا ہو جاتا ہے کچھ نہ بھی چ چٹیوں کے دن چل رہے ہیں نا تو سب کے سھ ہی ہوتے بت ہے آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا
جی ہماری چھٹی کہاں ایسی ہماری تو سر سرکاری دفتر کی ڈیوٹی ہے ہماری چھٹیاں نہیں ہوتی
کیا ہم پتا بتا سکتی ہیں کس بارے میں آپ کی ن نوکری ہے
جی ریوینیو آفیسر ہیں ہم
جی اچھا بےحد اچھی جاب ہے آپ کی
جی بس خودا گ رہے مت الگ گئی ہے خدا نے اپنی رحمت برسائی ہے
جی وہ بات تو ہے ہوتا ہی سب خدا کی رحمت سے ہے ہم آپ کر ہی کہ سکتے ہم تو ہم صرف اللہ کے بندے ہیں۔
اور بت
جی بالکل پ رحمتی ہی تو ہے
اور آپ پتیں موسم پرم آپ کیا کر رہی ہیں ابھی
کہاں تو تھا بستر کر رہے ہیں اپنا اور اپنی اپی کا
شاہ جی
انہیں تھوڑا سا پورا کچرا پسند نہیں ہے تو ہم ان کے بھی بیڈ کو سنبھال رہے ہیں اپنا بھی بستر کر رہے ہیں
لگتا ہے آپ کی آپ بھی زیادہ ہی صفائی کو پسند کرتی ہیں
جی ہاں کیا یہ بتائے ہیں تو ہم سے چھوٹی پر کبھی کبھی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم سے بڑی ہیں یا ہم ان سے بڑے ہیں
ایسا کیوں
جی بہت تیز غصے والے ہے ہم خوف کھاتے ہیں ان سے
جی ہاں میں تو نہیں لگتا آپ کسی سے خوف کھا سکتی ہیں
جی بالکل بڑا ہی خوف کھاتے ہیں ہم بڑا ہی ڈر لگتا تا ان سے سب چی میں خوف کھاتے ہیں ہم تو بھول جاتے ہیں کہ ہم ان سے بڑے ہیں یا وہ ہم سے بڑے ہیں تو کیا یہ کریں ان کا کام آگے آگے کرتے چلتے ہیں
جی ہمیں تو نہیں لگتا آپ کو سن کر کے آپ ایسا جو ہو سکتا ہے کہ آپ کسیز سے ڈرتی ہیں
ارے آپ کو تو کیوں ہی لگے گا ہمیں لگتا ہے نا اور آپ بتائیں آپ کو شہر سفر کرنا پسند کرتی ہے
ہم بےحد پسند ہے ہماری امی ابو لیکن ہمیں اکیلا جانے نہیں د تو بولتے ہیں ابھی آپ چھوٹی ہیں جب ہما اور بڑے ہو جائیں گے تو ہم اکیلے ج کریں گے لیکن
اچھا آپ کی تعلیم چل رہی ہے
جی ہماری تعلیم ا ہم گریجویشن کرتے ہیں
اچھا ہے جی
جی آپ بتائیں آپ کی تعلیم کون
وہ پ کیا بول وہئی جؤ میںج جی
آپ کی تعلیم کہاں تک ہوئی ہے موٹر میں آپ کو بتایا ہم نے
جی ہماری تعلیم تو پوری ہوگئی بتایا تو ہم سرکاری دتر
اچھا مجھے لگا آج کل تو لوگ ایسے ہیں جاب کرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی تیاری کرتے تو ہمیں لگا آپ بھی کچھ نہ کچھ فرم ہی رہی ہوں گی
جی نہیں سرکاری دفتر جا آپ کی تو تعلیم چل رہی ہے آد نے ابھی بتایا
اچھا جی
اور آپ فرمائیے آپ کو کیا کھانا پسند ہے آپ کو کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے آپ بتائیں اپنے بارے میں کچھ
جی ہمیں تو مٹھائی بہت پسند ہے مٹھائی تو ہم کیا ہی بتائےیں اور اس میں ربڑی تو یا خدایا لاجاب لگتی ہے اتنی اتنی اچھی لگتی ہے اتنی لذیذ لگتی ہے کیسے بتائیں ہم آپ کو ب بتاتے بتاتے ہمارے منہ میں سواد آ جاتا ہے
جی ہاں ا بھیچ د ربڑی بے حد پسند ہے اور ہم بنانا بھی جانیں پ ہیں ابھی ہم نے کل کے دن بنائی تھی اپنے آپ ہی کے لیے
کچھ ہی بنانا آتا ہے ہم تو آپ لگ رہی ہیں آپ تو آپ ماسٹر سیف ہیں کیا
جی ہ اپنی صحیح پہچان میں اپنی تعریف تو نہیں کرلنا چاہتی لیکن ہمیں زیادہ تر سب کچھ بنانا آتا ہے ہم نا جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں سب کچھ سیکھ گئے ہیں کسی سے کچھ کسی سے کچھ
اچھا ہے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا اپنا ہی سب کیا خاندان تو بڑا ہی ہے بڑا ہی لگ رہا ہے آپ کا
ہمارا خاندان بہت بڑا ہے ہمیں ہمارے امی ابو ہیں ہماری تائے تایا ہیں ہمارے دادو دادی ہیں ہماری تو بہن ہے اور ہمارا ایک بھائی جان ہے
جی اچھا ہے آپ میں خدا نے آپ کو اتنی برکت دی ہے خدا نے آپ کو ایسے ایسے رشتوں سے نوازایا خدا کرے آپ کو ایسے ہی اچھی اچھی چیزوں سے نوازتا رہے اور اچھا ہے
بس خدا
ایسے ہمیں میں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کے ہمیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کے موبائل کی فلیش لائٹ جل رہی ہے
ہاں جی آپ کو سو ہو رہی ہوگی اس میں ہاں ہم نے ابھی جلائی تھی اس کو بند کریں گے ہم اور آپ بتائیں
ہم تو کیا ہی بتائے بس خدا کی رحمت ہے آپ نے اتنی دیر ہم سے بات کی اس کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کاپ نے اتنا وقت دیا اپنا قیمتی وقت جو دیا ہے اس کے لیے شکریہ آپ پہ اللہ رحمت ب برسائے رکھے آپ خدا آپ کے سارے سپنوں کو پورا کرے سارے قسموں کی خواہشیں پوری ہوں آپ کی
جی بہت بہت شکریہ اللہ تعالی اپ پہ بھی رحمت بنائے رکھیں اپ پر یہ نیکیاں تو ہمیشہ ایسے ہی بنائے رہے اللہ تعالی اپ کو ہمیشہ خوش رکھے اپ کے خاندان کو ہمیں دورست طڑ کو رکے
جی اپ کو بھی اللہ تعالی ہمیشہ خوش رکھے اللہ کی رحمت